کیوں ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک
ہاں بھائی گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہیں
بس دعا آپ سناؤ آپ کے وہاں سے ہے سب ٹھیک
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے تو کیا کر رہے تھے آپ کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں ہاں بھائی ابھی ختم کیا کھانا آپ نے کھایا کھانا
ہاں میں نے بھی کب کا کھایا کھانا تو اب بھی بیٹھا ہی تھا ٹہلنے گیا تھا باہر تو ابھی وہاں سے آیا تو اب تھوڑا کمپیوٹر پہ کچھ کام تھا وہ نپٹا لیا ا بیٹھا ہی تھا تو اسی کے ساتھ بھائی میں نے سوچا کہ اسی پہ آج کچھ باتیں کر لیتے ہیں کمپیوٹر پہ کیونکہ یہ تو آج اتنا سبھی لوگوں کے پاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اس کے بغیر تو کچھ کام ہی نہیں ہو
ہاں بھائی جان میں آپ کو کہہ دوں کہ مطلب کہ کمپیوٹر آج کے دور کی سب سے اہم مطلب کہ ایجادوں میں ایک ہے تو آج مشکل سے کوئی ایسا گھر سکول مطالب کہہ دفتر یا ہسپتال ہوگا جہاں کمپیوٹر کا استعمال نہ ہوتا ہو تو کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو پہلے سے زیادہ آسان تیز اور بہتر بنا دیا ہے میرے بھائی تو آج ہم مطلب کہ تعلیم حاصل کرنا چاہے دفتر کا کام کرنا ہو پیسے بھیجنے ہو شاپنگ کرنی ہو یا کسی سے بات کرنی ہو کمپیوٹر ہر جگہ
مد کرتا ہے ہے نا
ہاں بھائی کمپیوٹر تو بہت ہی میں کیا بتاؤں یار اپنا میں مجھے مطلب دو دن پہلے یہ جوائن کرنا تھا ایک جاب تو مجھے کمپیوٹر ہی نہیں مل رہا تھا پھر میں نے مطلب ایک دوست سے لیا پھر میں نے تبھی سوچا مطلب کتنی اہمیت ہے ایک ڈیوائس کی مطلب جو بہت ضروری ہیں اس زمانے میں
ہاں بھائی جان تو بھائی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں مطلب یہ سمجھنا ہوگا کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے میں مطلب کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو ہمارے دیے ہوئے حکم پر کام کرتا ہے مطلب کہ حکم اس کو معلومات دیتے ہیں ہم اس کو معلومات دیتے ہیں وہ مطلب کہ ہمیں معلومات کو سمجھا کر کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلب کہ نتیجہ دیتا ہے تو اس لیے کمپیوٹر کو ایک سمجھدار مشین بھی کہا جاتا ہے لیکن اصل میں وہ صرف وہی کرتا ہے جو مطلب کہ انسان اسے سکھاتا ہے نا
ہاں وہ تو بالکل صحیح بات کہی آپ نے
تو اسی اسی طرح تو اسی طرح مطلب کہ ک ڈر کی طرح بھی مطلب کہ کافی دلچسپ ہے پہلے زمانے کے کمپیوٹر بہت بڑے اور باری ہوا کرتے تھے انہیں چلانے کے لیے بہت ہی زیادہ بجلی اور جگہ چاہیے ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں مطلب کہ ترقی ہوئی آج کے کمپیوٹر چھوٹے تیز اور بہت مطلب کہ طاقتور ہو گئے ہے اب لیپٹا ٹاپ اور ٹیبلیٹ کی شکل میں بھی کمپیوٹر ہمارے پاس موجود ہے نا بھائی جان
ہاں وہ تو ہے
آپ بتائیے کچھ کچھ معلومات اس کے بارے میں
ہاں یار کمپیوٹر کے کافی فائدے ہیں یہ سم سمے بچاتا ہے کام کو آسان بناتا ہیں
ہہاں بھائی جان
غلطیاں کم کرتا ہے وہ بہت سارے جانکاری کو سرکت رکھ سکتا ہے نا بھائی
ہاں بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے
لیکن کیا بتاؤں یار ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے بہت سے نقصان بھی ہیں یار مطلب نقصان بھی ہے زیادہ دیر تک کمپیوٹر کا استعمال کرنے سے پتاہ ہے آنکھ کو آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے بہت اثر پڑتا ہے آنکھوں پہ ہے نا وہ بھی تو مطلب
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی مطلب کہ میں آپ کو بتا دوں بہت ہی ساری حصے ہوتے ہیں سب سے پہلا ایک حصہ میں آپ کو بتا دوں موانیٹر ایک حصہ ہوتا ہے جس پر ہم سب کچھ نظر آتا ہے مطلب کہ کی بورڈ ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم لکھتے ہیں ماؤس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو چلاتے ہیں وہ بھی ایک حصہ ہے اور سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے مطلب کہ ہمیں تو اسکول میں یہی سب پڑھایا گیا تھا مطلب کہ کیونکہ کہ اصل کام وہی کرتا ہے سی پی یو تو اس کو اسی لیے اس کا دماغ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ سپیکر ر ہوتے پرنٹر ہوتے اور اسکینر بھی کمپیوٹر کے ضروری حصوں میں شامل ہے تو بہت ہی سارے غصے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر کے بہت سے فائدے ہیں سب سے لائک کہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت بچاتا ہے جو کام پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ آج مطلب کہ کچھ منٹوں میں یا چند سیکنڈز میں ہو جاتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے مطلب کہ حصہ بہت جلدی ہوتا ہے اور مطلب کہ غلط غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتے ہیں نا بھائی جان
ہاں یار وہ تو ہے ہی پہلے کے سمے میں لوگ ہر کام ہاتھ سے کرتے تھے اس میں بہت سمے لگتا تھا اور غلطیاں بھی بہت زیادی زیادہ ہوتی ت لیکن یار جب سے کمپیوٹر کا دور آنے لگا نا تو تو کام بڑے آسانی سے ہوتے ہے نا آج لگ بھگ ہر کام مطلب ہر کام اسکول کا کالج بینک دفتر ہو ہسپتال ہو مطل رلوے اسٹیشن ائرپورٹ آفس میں سب کا مطلب سب جگہ کمپیوٹر کا استعمال ہوتاائ
ہاں بالکل صحیحع نہیںنی بجان تو اسی کے ساتھ سھ مطب کہ تعلیم کے میدان میں بھی کمپیوٹر کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے بھائی تو آج کل اسکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ لن کمپیوٹر کے ذریعے نوٹس بناتے ہیں اسائنمنٹ تیار کرتے ہیں ل اور بھی بہت سارے کچھ ہے مطلب کہ آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر کسی بات کی معلومات چاہیے ہو تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مدد سے چند لمحوں میں مل جاتی ہے تو دفتر میں کمپیوٹر کے بغیر کام کا مطلب کہ تصور بھی مشکل ہے آج کے زمانے میں میرے بھائی ہر روز ہزاروں فائلیں حساب کتاب اور ریکارڈ کمپیوٹر میں محفوظ رہ رہ جاتا ہے تو اس سے کام تیز ہوتا ہے اور مطلب کہ وقت بھی بچ جاتا ہے نا
ہاں وہ بات تو ہے کیمپوٹر میں مطلب ہاسپ ہاسپتالوں میں کمپوٹر کی مدد سے مطلب مریضوں کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں ہم مطلب ڈاکٹر پورٹ دیکھ دیکھتے ہیں اور علاج میں کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں نا مطلب بینک میں بھی یہاں تو بینک میں بھی کمپیوٹر کا بہت زیادہ مطلب استعمال ہوتا ہے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اکاؤنٹ کی جانکاری رہ ج ا ٹی ایم سے ا ٹی ایم بھی کمپیوٹر کی تنقی پر کام کرتا ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان بالکل صحی کہ آپ نے تو اسی کے ساتانھ سنبھالا کہ آج کل گھروں میں بھی کمپیوٹر کا استعمال اہم ہو گیا ہے بچے تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں بڑے دفتر کے کام کرتے ہیں اور لوگ فلم دیکھتے ہیں گیت سنتے ہیں اور اپنے رشتتے داروں سے ویڈیو کال کرتے ہیں تو اور تقریح بھی اس سے کی جا سکتی ہے تو کمپیوٹر صرف تعلیم اور دج تک محدود نہیں ہے بھائی جان تو آج کل شاپنگ کٹس بکنگ بل جمع کرنا اور آن لائن فارم بھرنا یہ کمپیوٹر کی مدد سے ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کا وقت اور مطلب کہ محنت دونوں بچ جاتی ہے ہر چیز کی طرح کمپیوٹر کہ بھی کچھ مطلب کہ نقصان آتا ہے تو جیسے ایک کوئن ہوتے ہیں اس کے دو سائڈز ہوتے ہیں ایسے ہی کمپیوٹر بھی ہے تو جس کے دو سائڈ سے ایک سائڈ سے نقصان پہنچاتا ہے ایک سائڈ سے ہمیں یہ فائدہہ چاتا ہے لیکن یہ ہم ہی تک ہے ہم اس سے کیا کریں تو اگر کوئی انسان سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہے تو اس کی آنکھیں گردن اور کمر پر برا اثر پڑ سکتا ہے تو اس لیے کمپیوٹر استعمال کرنے وقت بیچ بیچ میں آرام کرنا ضروری ہے نا بھائی جان
ہاں وہ بات تو ہے یار اس کے مطلب نقصان بھی ہے نا کہ بڑا ا روز ان چلائے گا آنکھوں میں پھر درد ہو یہ سب کرنے سے بہت درد ہوتا ہے آنکھوں میں اس لیے ہمیں اس لیے ہمیں کمپیوٹر کا اپپیوگ ذمہ داری اور سنتولن کے ساتھ کرنا چاہیے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھا کہا آپ نے تو مطلب کہ ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کمپیوٹر غلط استعمال کرتے ہیں مطلب یہ جھوٹی خبریں پھیلانا دوسروں کو ڈاٹا چوری کرنا یا وقت ضائع کرنا بات نہیں ہوتی تو میں کمپیوٹر کو مطلب کہ ہمیشہ اچھے اور فائدے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے آج کے دور میں لے کہ کمپوٹر سیکھ نا بہت ہی ضروری ہے جو شخص کمپیوٹر چلانا جانتا ہے اس کے لیے مطلب کہ نوکری کہ زیادہ موقع ہوتے ہیں تو اس لیے ہر اسٹوڈنٹ کو بنیادی کمپیوٹر تعلیم ضروری حاصل کرنی چاہیے ہے نا
اور کیا کمپیوٹر سے مطلب بہت سارے کام اب پت نہیں لوگ غلط استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں
ہاں بھائی جان یہ تو ہم لوگ ہیں نا جو اپنے پیر پہ خود ہی کہاڑی مار دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذمہوار ہم ہی ہیں
ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں وہ تو ہے آج میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ کمپیوٹر وجان کا ایک انمول توحفہ ہمارے لے ہے نا اس میں ہماری زندگی کو آسان تیز اور تیز بنا دیا ہیں آج آج کے یگ میں کمپیوٹر کی جانکاری ہر وگیا کے لیے بہت ضروری ہے نا
ہاں بھائی جان
ج
تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ میں الالکہ مستقبل میں بھی کمپیوٹر اور بھی زیادہ مطلب کہ ترقی کرے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا روبوٹکس ہو گیا یہ تو آج کل کے نئے نئے لائک یہ ٹیکنالوجی چیز ہیں تو اور نئے نئے پروگرامس کی وجہ سے کمپیوٹر اور بھی تیز اور سمجھدار نظر آئے گا لیکن پھر بھی مطلب کہ ان سے سوچ اور عقل کی جگہ کوئی مشین نہیں لے سکتی انسانی سوچ اور عقل جو ہے نا وہ ان سب سے بڑھ کرے لیکن ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے جب ہم استعمال ہی نہیں کریں گے تو کیسے آئے گا مطلب کہ آپ خود ہی سوچے یہ جو یہ کمپیوٹر ہے یہ بھی انسانی ایکلس قیمت صحی ہے آرٹیفیشل بھی انٹیلیجنس بھی انسانی عقل کی مدد سے آیا تو یہ انسانی عقل ان سے زیادہ مطلب کہ قابل ہے تو آ لن میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کمپیوٹر ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے تو اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ ہماری تعلیم مطلب کہ روزگار اور روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے ہمیں کمپیوٹر سے دوستی کرنی چاہیے اس کو مطلب کہ سکھانا چاہے اور اس کے اس کا مل کہہ ہمیشہ صحیحی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چیے
اور کیا بھائی کمپیوٹر سے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور مجھے ہینت پہ بتاؤ آپ مجھے بتاؤ گھر میں باقی سب ٹھیک ہے امی ابو سارے ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سبھی سبھی ٹھیک ہے بھائی جان تو آپ سے بات کر کے مطلب کہ بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ مطلب کہ جو ہم نے باتیں کہ آپ آگے بھی پہنچاؤں گے تاکہ مطلب کہ دوسر سے لوگ بھی اس کا اچھے سے استعمال کریں گے فائدہ اٹھا سکیں گے
ہاں ہاں ہاں بھائی ضرور ضرور ضرور
ہاں بھائی جان تو اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکے گا اور مطلب کہ اگر ہم ہمیں یہ پتا ہے اس کے بارے میں جب دوسروں کو بھی پتا چلے گا ہماری وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بھی اچی بات ہے مطلب کہ ایک انسان کو دوسرے کا بھی سوچنا چاہے نا بھائی جان
ہاں ہاں بھائی وہ تو ہے ہی
بائی جان چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
نہ خیال رکھے